السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے بھائی جان
الحمد للہ بہت اچھا ابھی زندگی کٹ رہی ہے
جی سننے میں کہ آپ آصف کے گھر گئے ہوئے ہیں
ہاں آصف بھائی کے تو گھر پہ آیا ہوں انہوں نے دعوت دیا تھا
اچھا اچھا اچھا ہاں جمعہ کا دن تھا نا
ہاں تو میرے گھر میں آج کوئی نہیں تھے تو آصف بھائی نے بولا کہ آج آپ کو میرے طرف سے دعوت ہے اس لیے آ گیا
جی بالکل اچھا سنیے نا جب آپ لوگ کے گھر کونی ہے تو میں نے میں مینا بازار میں ایک ہے نا ایک کاؤنٹر کھلا ہوا ہے جہاں پہ موموز ڈھوسا وغیرہ ملتا ہے تو آپ کچھ پیسہ آپ دیتے ہیں اور کچھ پیسہ ہم بھی دیتے ہیں آسف دیتے تو ہم لوگ کبھی تینوں کو ہی کھانے چلتے ہیں
کیوں نہیں بڑے بھائی کیوں نہیں
چلیے گا شام کو
چلیے کیا بات کوئی دقت نہیں ہے
جی جی ماشا ال بھیا ہم کو بھی بہت زیادہ شوق ہے مجھے
ارے کیا بھائی آپ بھی ایسا بات کرتے ہیں
جی جی
کھانے کے لیے اب
آرام سے چلیں گے شام میں اور کھائیں گے آرام سے ادھر سے گھوم ووم کے وغیرہ ایک دم پورا لڑکی اڑکیوں سے دیکھتے دیکتے وھتے بات وات کرتے
نہیں نہیں بھائی جان وہ میں نے ہے نا وہ وہ سب وہ سب میں نہیں کرتا
ارے لڑکیوں سے بات کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ ان کا نمبر لے لوں گا
جی اللہ کا یہ سب خلاف ہے نا اوپر میں یہ سب جواب
تو وہ لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے نا وہ لوگ کو بس بیٹھانا ہے اور ان لوگ کو سکھانا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے
جی بالکل بالکل اسلام کے بارے میں تو بہت کہلاؤں گا میں
وہ باتیں کرنی ہے آپ کو کیا لگا کہ پیار محبت کی باتیں ہے کہ میرے ساتھ سولہ منٹ تتالیس سیکنڈ یا انیس منٹ چوتتیس سیکنڈ بناؤ گی
نو نو نو نو بالکل نہیں وہ چیز مجھ سے نہیں ہوگا بھائی جان کیونکہ میں اللہ سے خود ڈرتا ہوں مجھے گنا
ایک دم صحیح بات ہے اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ ہم سب کا مالک ہے
جی بالکل
اسی نے یہ پوری کائنات یہ دنیا یہ چاند یہ زمین یہ آسمان یہ سارے جتنے بھی جانور پیڑ پودے ندیاں بہارے ہورے پتھر پا اڑے ساری چیز اللہ نے بنایا اللہ تعالی کا ان ساری چیزوں پہ اختیار ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح بات آپ نے بولا بھیا آپ کی بات میں بہت زیادہ جانے آپ کی بات پہ بہت زیادہ جانے سمجھے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کے اندر اور جنون جذبہ ترقی آپ کے اندر آئے
آپ کے اس پیار کے لیے شکریہ بھائی جان آپ ہی لوگ کے مدد جے تو میں یہاںکوڑا بہت بول پایا ہوں ورنہ میں پہے آپ تو جانیے رہے میں پہے کتنا سرما ہوں بول نہیں پاتا کانفیڈینس نہیں تھا
ہم لوگ کے ساتھ رہتے نہیں تھے
ہاں بڑے ب نہیں کھڑا تو ہو جاتا تھا بھیا لیکن ہاں
نہیں بھائی جار آپ نہیں ہوتے تھے چھوٹے تھے آپ آپ آج کل آپ آج کل لمبے ہوئے
اچھا ہاں بھائی جان ہاں آپ میرے سے بڑے ہیں تو آپ جان ہی رہے ہیں کب چھوٹا تھا کب بڑا ہو گیا نہیں تو یہ چھوٹا بڑا کا معاملہ پتا ہے بھیا چھوٹا بڑا کا معاملہ ورنہ آب تو کوئی اور آدمی جان لے گا جو لے لیتا ہے
جی پتہ ہے آپ میرے گلی میں رہے ہیں آپ میرے گلی میں اتنے سارے تم مجھے تو پانچ سال بتائیے تو میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں نا مجھے پتا ہے نا کہ آپ کتنے ٹھیک ہے آپ آج کل لمبے ہو گئے ہیں آج کل تو چھوٹے لو زیادہ بڑے دکھنے لگے ہیں
ہاں ارے اچانک سب بڑھ جا رہے ہیں اچانک
جی وہ جگ پلٹا گیا بولے نا کہ جگ الٹا ہو گیا آج کل تو یہی چیز ہے
اور بارہ ربیع الاول انے والا ہے کیا پلان ہے آپ کا
بھیا اس میں تو میں سوچا ہوں کہ کاریا ایک ہم کو پیسہ اس میں کماؤں گا نا ورک کر کر تو اس سے کرتا لوں گا میں اور پھر کرتا لینے بعد میں سلاؤں گا پھر اس کے بعد میں انجوائمنٹ کروں گا اور سب سے مسلمان کا خوشی والا فیسٹیول ہے اس وہ
ہاں
محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کا جنم دن تھا نا
ہاں بارہ ربیع الاول کو بارہ تاریخ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ا صبح شادق فضر کے وقت جس سمے کلیاں بھی دھیرے دھیرے سدائے ہوا چل رہی تھی سورج بھی اچھے سے نہیں نکلا تھا اس سمے ہمارے سب سے سے آخری نبی ہمار اللہ تعالی کے سب سے قریبی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کچھ علما فرماتے ہیں سنیے گا دھیان سے کہ کچھ علما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ عیہ وسلم اس دنیا میں پیدا لائیں تب جس کمرے میں ان کی جنم ہوئی اس کمرے میں لائٹ نہیں تھی لیکن جب وہ پیدا یہے تو وہ پورا کمرہ ان کے نور سے چمک اٹھا
اور اتنا نور ہوا اتنا نور ہوا کہ کہ پورا مکہ اس نور سے جگمگا گیا
جی
تو حضور صلی اللہ علہ وسلم کے آنے پر یہ عالم تھا
جی
تو ان کے جانے پر کتنے گم بنائے ہوں گے لوگ
بتائیے ہم لوگ تو اس جگ پہ تھے بھی نہیں لیکن ہم لوگ جب گہرائی کو جب اندر سے ناپ بولتے ہیں تولتے ہیں تو ہم لوگ خود آنکھ سے آنسو آنے لگتے ہیں
ہاں یہی تو اسلام کا محبت ہے
جی بالکل اسلام میں تو بہت کچھ ہے لیکن ہم لوگ ابھی تک پورا جان بھی نہیں پائے نا
اللہ وہی نا ہم لوگ کہاں سے جان پائیں گے
جی
کیونکہ اس سمے جو آدمی موجود تھے
جی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختدی بنے ان کے ک پڑھائے گئے کلمے پر ایمان لے کر آئے
جی
وہ ایمان کے ساتھ گزر گئے تو وہ صحابہ کہلائے
جی
جیسے کہ حضور صلی اللہ عیہ وسلم کے چار سب سے بڑے دوست ہیں حضرت علی
جی
حضرت عمر
حضرت عثمان غنی
جی
اور حضرت عمر فاروق
جس میں جس میں حضرت علی
ہوں
جو حضور صلی اللہ ع وسلم کے دامات بنے
اچھا
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عن کے سوہر محترم
جی جی
اور پھر ان سے ان کے دو صاحب زیادہ ہوئے
جی
ایک امام حسین اور ایک امام حسن تو جب امام حسین اور امام حسن چھوٹے تھے تب حضور صلی اللہ عل وسلم امام حسن کو ہوٹ پہ بوسا دیا کرتے تھے بوشا کا مطلب سمجھ رہے ہیں
نہیں نہیں
بوشا کا مطلب ہوا چمما دینا ہوٹ پہ چما لیتے تھے کیونکہ وزیر صلی اللہ ولم آنے والی چیزوں کو آنے والے دنوں کو دیکھتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا تو انہیں پتا انہیں پتا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کی موت زہر سے ہوگی جو ان کی بی بیی عائشہ رضی اللہاہ تالا نے انہیں پلائی تھی
اچھا
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنم کو گردن پہ بوسا دیا کرتے تھے
اچھا
اور گردن پہ بوسا کس لیے دیا کرتے تھے تاکہ وہ جانتے تھے کہ آنے کچھ دنوں کے بعد جب اسلام کی اسلام کی کشتی ڈوبتی ہوگی تب حسین رضی اللہ تعالینہ اپنے قربانی دے کر اسلام کو بچائیں گے تو انہیں پتا تھا کہ آنے والی چیزیں کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہوگی انہیں پتاہ تھا تو کربلا کا واقعہ تو بے حد آپ لوگ سنے ہی ہوں گے
جی جی بالکل لیکن آپ جو بتا رہے وہ میں نے نہیں سنا تھا ابھی بہت اچھا لگا سن کر
ایک بات اس میں سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد ہمیشہ رکھیے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عہوں کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعی عنہ تھ
جی
اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے پردہ فرما جاتے ہیں
جی
اب حضرت علی ان کے ق پر جا کر کہتے ہیں کہ فاطمہ آج بہت اکیلا ہو گیا
او مائ کوٹ
آج میرا مجھ سے بےحد قیمتی چیز مجھ سے دور چلا گیا
جی جی
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے اس قدر محبت کرتے تھے
جی
کہ وہ ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے اتنی محبت کرو
جی
کہ وہ شخص کسی سے کسی دوسرے سے محبت کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہیں
جی بالکل دم صحیح جواب مطلب کیا آپ بول کر گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اتنی اچھی نصیحت دے کر گئے ہیں لیکن آج کل کے نوجوانوں کا کیا حالت ہے کہ ادھر شادی کر لیے ہیں تو ادھر ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو ادھر دوسرا جگہ منہ مار سے چل رہے ہیں
جی بات تو صحیح ہے ارے تو آج کل پتا نہیں مطلب کوئی لڑک سح نہیںکل رہا تو کوئی لڑکی سح نہیں نکل رہی کوئی چار جگہ ادھر بتیا آا تو کوئی اس کا پہلے سےکرا سے کوئی اس کا بوائے فرینڈ ہے تو اسی کے جو پہلے یہ سب نہیں تھا
ارے کیا کر سکتے ہیں بھیا اب جو آدمی کا نیسیسٹی ہوتا ہے جو ضروریات ہوتا ہے
جی جی
وہ جب ایک آدمی سے نہیں پورا ہونے لگتا ہے تو دوسرے آدمی کو بھیھ مانگنے لگتا ہے
جی بات تو صحیح ہے نہیں تب بھی یار کچھ خیال تو کر لیتے
لیکن وہی تو نہیں کر پاتے ہیں نا دیکے ابھی بھی کچھ لڑکے ہیں یا لڑکیاں باقی ہیں جو کسی شخص کے لیے اپنا جام دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے
جی یہ تو میں آج کل خود بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے ریلس میں بھی آ رہے ہیں
ہاں اور دیکھیے جیسے کہ ابھی آپ نے نیوز دیکھائی ہوا سیا والا کیس
جی
مسکان
مسکان کی تو بات ہی الگے
مسکان تو بھائی وہ لیزینڈ ہے الگ ہی لیول کی بنی تھی
جی
بتاؤ کوئی کتنا بھی گر جائے لیکن اس حد تک نہیں گر سکتا
جی ایک دم صحیح بات ہے
حجور صلی اللہ ع ولم اپنے زبانے میں فرماتے ہیں
جی
کہ آج سے
ہاں
میرے جانے کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا
جی
جس میں ایک مرد کے پیچھے ڈیڑھ سو عورتیں ہوں گی ڈیڑھ سو عورتیں
پاپڑ پاپ
ایک مرد کے پیچھے اور یہ ہوگا اسلام ارے اسلام کہہ رہا ہوں قیامت آنے سے چالیس سال پہلے
ققشسف